ہلو ہاں
وعلیکم السلام میاں
وعلیکم السلامی السلام
وعلیکم السلام السلام
کی حال ہے
کھانا پین ہو گ ہے سب اللہ کی ش اور ہو گیا کہاں بول
آواز گھوم رہا ہے وہ آج گھوم رہے رے بس ا
خ گوم گ میں بات کرنا ہے تو تو زیرو ہو جائے گا
کئیس
کرشک ے نارمل بھوجپوری کار میں بات کریں گے نا
اور تو جلہحا تھ جلہا ایک مطلب تھا سب ہندی بولنے لگا ہے
س ہندی بوللا کا
یار اس میں اردو کے بھاشا ہے نیا کچھ
اچھا ہےتاار کچھ ہ
کیا
اسک د فنی قات کریں ک کئی تنے سی س ٹی وی چیک ہوگا تو
اس میں پتا چلے گا نا کہاں گیا ہے مطلب اکیلے گیا ہے کہ ایکواؤ کے س گیا ہے
سے کیایا ہےا مو ات تو اکل ہی نا نکل ہو تھارے ارے روما کے باہرے ہے رما میں نہا ہے روما کے باہرے ہے روڈ وا ب
کمیروا
کمارو آ ہ ہ تو س
گھر میں ہوگا توے
ہوگات تو
سمیاں پت نہیں یار اے نام سے ہے کہ بھیا کے نام سے ہے کہ فوا کے نام سے
سے تو اگر وہ نام سے نہ رہتی دوسر کو کے نام رہتی تو اورھی لگا کے انگوٹا لگا کے دوسر نکال اور جیو کیا ہوتا تو ت میں جی اسے ہسٹری دیک س کی کال ل ن اور پیسے ہسٹری میں د سکتے ہسٹری تو نمبر وہ تو پتا چلا ہے ئی ای نمبر سے پک تا ہے ہ پولیس نکال دیتا بی لیٹ لگوا تین پلیس کو
اور لیٹ
سٹ لگاتی پیسہ د تب جلدی جلدی کام کر جا ن تو
پیسا دے
پیشہان جا تم آدار گانا وانا سن تھپ
ہاں
ہاں
البر
ال ب اچھا اگ سمت کمار ہے اوریا کے
کی
تھا سمیت
منی کنا میرے
پ کلنا یہ ہونا نا دوسر کوئی فٹو میںچ نہ فٹ چڑا کہ سائن بھتیجوا کہ ست نارائن
سم نارائن
سم نارائن سم نارائن کی ہے
ارے منو کے گھر والا کے سامنے نا ندھیا کے جانا ہے
آ کاا فاغ جا نہیں موٹا کے اکے چاچا کے بیٹا کے نام ہاں ایک ا وکاس بھی سب کچھ لگان کا
د
ہ
کیالا
پورا دیکھو د بنگ بنا ہو ہے ہمینوں سے چھوٹا لڑکا ہے فھوٹو بھیجیے آپ
دیک لے ن
دیک لینا یہ س ڈرا چھوٹا عمر میں ہے باقی ہم لمبا ہو ہ تھوڑا بہت ہوتا
ہاں
ہاں ت تو فالو کر لگے ہیں آ ہیں
ہوں
تو نہ جبن فوٹو ڈال کے بناؤتا نا لڑکی وڑکی پٹتی ہے
اور موبائل لیں گے تب اپنا فوٹو ڈالیں گے ایڈٹ کر کے فرسٹ کس تب اپنا نام سے بنائیں گے
خ موبائل کہیں کہ د نہیں ہی اتنا ٹینشن ہے موبائل ل ہو کا
تو وہی تو دقت نہیں ہے یار بتا گا ا کیا
وہ لے کا آ جاتا نا
د آ جاتا نا بس سم پون کسا
بات
ہ بات ہو جاتا ایک بار کہ ہاں ہم یہ ہی بڑھیا تو ہی سات ہ
کال آب گے پرسو دن آئے
کس دن آئے
کوئی دقت نہیں اتا
بد میں کت کن پہاڑ اہاڑ پر حی ان موبائل چارج وج کر کے ویوستھا نہ ہوتا ہے یہی سے کہ د لو تو
ا ر بھائی
ے بھائی تو آؤ کتت نمبر ہوت ہے باہر پر کرے کیا آگل اکیلے ب یہ ہو بات ہے ہاں کھانا پین کھا ل میں
نہرے
س رے
بنائی ہے نہاہی
بنلی نہیں
ہ
ہاں
نہ ر ن کھی بنلیے
پ بنا ہ
ابھی کھانا کھیائی تھا
یہوول ایپاس کار پیسہ کما حسہ رہ تو ا بن سے نہا آ جاتتی راچی تھوڑا مدد کرتےتے اس پ ایکر سے کر ر ہاں ہ
تو پیسا ر
پیشا رہاتا ہ ن دو تین ہزار خال مارے ہ رات اننہارم سوٹی ج مطلب بارہ ایک مہنے راج پہنچ جاتے ہیں
ہوں
جی سب چل ھیک ہے
اس سے کہاں سے آئے گا
ہ س مطلب رہتے بھیا س
پیسا کا جو کہاں سے آئے گا
ہ یہی تو دقت ہے ار
ہاں
نوکری وکری
نوکری وکری لگتا نا تو ن ہمرو پتہ نا ڈکیوا والا کے لگ د ہے ن پیسا برباد ہو جائے گا
پیسہ دیا تو کہن لگا ہو
بہت کم چانس ہیں
ہ ہوں دیکھتے ہیں
س ہاں
قہ
اور
ہاں
ہ
اور ب
اور بتاوہ اور کیا بتائ م یہ قسمت ج تو سیریز تو دیکا سیریز
لاڑی
لاڑی ا س جو بھی بھی رائی ن کا کرا بیم بر کا کرا جب جب کر رہی ت دی تھ کہ پرر جا دن بھر کرو کہاں ہے وہی تو بہت بھی دیکھے میں پ رہے ج ہاں
ستل رہی ہے
چل رہا ہے
اور کیا کر ب گ
وہ
یہ ابھی زندگی چل رہا ہے
ہو ہے
فرسٹ کلاس ستے ا سل کرنے ہے مل گیا
مل گیا تو لڑکا سیدھے گھر آئےا وہ نہیں رہے گا
د کاتا ہے ارے نہیں رہے گا ہ یار سمجھ رہا ہے
سمجھ رہا ہے بہت بہت
ٹینشن کی بات ہے بھائی ابھی ابھی جیسا جنریشن ابھی چل رہا ہے نا اس کے حساب سے بہت خطرناک ابھی جو مان لو لئی ایسے سگن میں نہیں بتا رہا ہے کہ لئی کا صحیح سلامت ہے
ہاں ہوں
اب ریلٹی میں تو کوئی دیکھے نہیں گیا ہے
کیا نہیں کیا
کیسے ہے کہ ہے یہی بات ہے کچھ نہیں
پڑھائی لکھائی چھوٹ جتا گ اوپر وہ کوئی بے
ارے وہ سلبس
وہ کا سلیبس کمپلیٹ ہونے پڑے لائ
نوٹ سے ضور ر کے پڑ سکتا ہے
ہو سکتا ہے کوٹر سے کوچنگ بھی کیائی رہ گی ں
نیٹ کے
ج
آکاش ہ نا
گس ہے ن کس کس
ہ اھی کوچنگ کے نام ہوا کاش پوچی سے ا کل سے کٹ میں بہت پیسہ مل تو جائے خالی
پ جاے
اور بتاؤ
یہ اور کیا ہوتا
ٹیکچ
اچا ہوں
کچھ بھی ہوتاؤ
ج ہو تھا بہت کاسٹ ہو گا ہے
کشت ہے یار کا ملتا نا
ملتا ہے نا ٹھیک ہے وہ اسٹا گگرام لس کی مل
ت وہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے
ٹائم پاس تو بھائی بلا گلا کے کے چکر میں ہیں میرے
ارے بھائی بھلا گیا بھائی تو مل جائے گا یار آج
مل جائے گا یار آج
آج ملے کل ملے مل جائے گا لائک وہ
مل جائے گا ل تو
بھائی بھلایا بات
بھائی بلایا بات صحیح ہے یار
ٹینشن ابھی ہے لے گی زیادہ چلو بھائی ہے خالی پات چل جاتا نا کہ لئی کا ہوا ہے
ہوا ہاں ہ
تورت میں پہنچ جاتا ہے آدمی
بچت میں پہنچاتا ہ ہوں
اور لک رانچی میں ہوا کہوں گیا نہیں ہے رانچی سے باہر ہے
تو ہیلو ہ
یہ راچی سے باہر نہگئی تھتا ہو
ہ کب کالو کرار کر کے دھو نا لگتا توار ڈائریکٹ بتئیے ہم کمپلیٹ ہو جائے نہ لگتے تو میسج کر دو گ ٹھیک ہو لیٹ سے کرواؤ کی بجے لگ کرواؤ گے